ہاں ہلو کچھ نہیں کر رہی بیٹھی ہوں آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹی ہوں ابھی تھوڑا کام تھا کر کے
اچھا اچھا اور مطلب آج کا دین آپ کا کیسا رہا
آج کے دن اچھا رہا
اچھا چلیے اچھی بات ہے اور ابھی مطلب شام کا کیا مطلب کچھ بنانے کا ارادہ ہے
ہاں سام کو بنائیں گے
ہوں کیا بنانا ہے ویسے ہوں
شام کو میں وہ لوکی کے کوفتہ بناؤں گی
اچ
ہاں
کیسے بناتے ہیں لوکی کا کوفتہ کیسے بناتے آ
لوکی کا کوفتہ ہاں ہاں بتا سکتی ہوں
بتائیے پھر
لوکی پہلے تو آپ چھیل لیجیے اوپر والا چھیلکا اتار لیجیے
ہوں
پھر اس کو اچھے سے واش کر لیجے دھو لیجیے
جی جی
پھر ایک کدڈو کس لے لیجیے اس میں کددو کس کر لیجیے پورا اس کو پھر اس کے بعد اس کے پانی کو آپ ہاں سے نچوڑ لیجیے
جی
ایک تھالی میں رکھ دیجیے پھر ہم اس کا مسالہ تیار کر لیجیے
ہاں جیسے مسالے میں آپ مطلب کیا سب ڈالتے ہو پیاز اکھی ڈالتے یا پھر پیسی ہوئی
پیاز اس میں جب وہ بناتے پکوڑا اس کا بناتے ہیں نا تو اس میں پیاز نہیں ڈالتے ہیں پھر دھنیا پاؤڈر ہلدی پاؤڈر تھوڑا سا زیرہ اور نمک سواد انوسار آڈرک لہسن بھی ڈال سکتے ہو
اچھا اچھا جی
میں تھوڑا ایک کپ وہ لے لیجیے اگر آپ کے پاس گیہوں کا آٹا ہے تو سے بھی بنا سکتے ہیں اور بیسن ایک کپ بیسن لے لیجیے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیجیے
اچھا
پھر ایک کڑھائی لیجے چولہے پہ چڑھا لیجے پھر اس میں دیک دالیے تیل
جی
تیل گرم ہو جائے
ہوں
پھر اس کا چھوٹا چھوٹا
جی
ٹھہر کے پکوڑا بنا لیجیے اس میں تل لیجیے
اچھا مطلب اس میں فرائی کر دینا ہے اور پھر نکال لینا ہے اس کو مطلب کہ چ چٹنی کے ساتھ کھاتے ہیں کیا چٹنی کے ساتھ کھاتے ہیں کیا
نہیں چٹنی کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں پھر اس کو اچھے سے بھون لیجیے پھر یہ باہر نکال لیجیے پلیٹ میں
جی جی
پھر اس کے لیے ایک مسالحہ تیار کر لیجے ل لہسن ادرک کا پیسٹ ہو گیا اب پیاز دو تین بڑے پیاز کٹ کر کے پیس لیجے جار میں
جی جی
پھر اسی کڑھائی میں آپ تھوڑا سا تیل ڈال کے وہی لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیے پیاز ڈالیے پھر کو اچھے سے پکا لیجیے
ا اچھا
پھر اس میں تھوڑا گرائنڈ کیا ہوا وہ ٹماٹر بھی ڈالیے
اچھا
پھر اس میں مسالہ ایڈ کر دیجے دھنیا پاؤڈر مرچ پاؤڈر تھورا سا اور نمک سواد انوسار
جی
جیرا پاؤڈر آپ تھوڑا سا وہ دالچینی بھی ڈال سکتے ہو
اچھا اچھا مطلب گرم مسالحہ بھی اس میں مطلب یوز کرنا ہے
مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے پھر اس کو اچھے سے بھون لیجیے پانی جب تک اس کا
ہوں ہوں
تیل باہر نا آ جائے نا جب تیل
ہاں ہاں
تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال بھی کے اس کے اس کو ابال لیجیے ایک ابال آنے تک رہنے دیجیے ڈھک کے پھر اس میں وہ جو کورا تل کے رکھے ہیں اس
جی جی اچھا
کھا لیجے اس کے بعد آپ گیس اس کا فلیم بند کر دیجے اور ہرا دھنیا کٹ کر کے اب اس سے اوپر سے ڈال لیجیے پھر اس کو آپ چاہے دال چاہے چاول کے ساتھ کھائیے یا روٹی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ایک بار بنا کے ٹرائی کرو ابھی
جی انشاء اللہ ضرور ٹرائی کروں گی میں اور جیسے مطلب کہ اس میں آپ تو ریسیپی وہ بتائیے ٹھیک ہے ٹرائی کروں گی جیسے کدو کی سبزی بھی بنتی یا پھر پکوڑے بھی بنتے ہیں اکثر چار بجے مطلب کھنچا ہائیے ہوتا ہے ٹھنڈ جیسے بارش کے موسم میں
ہاں ہاں وہی ہاں کددو کا پکوڑا ہوتا ہے مطلب میں نے ابھی بنایا نہیں آپ نے بنایا ہے کیا لوکی کا تو بنایا ہے کدو کا نہیں بنایا ہے میں نے
اچھا لوکی اور کدو مطلب کیا ہوتا مطلب
لوکی ایک الگ ہوتا ہے کدو دوسرا الگ ہوتا ہے لوکی ایک لوگے ایسے لمبا لمبا سا ہوتا ہے نا ہرا ہرا
پتا نہیں میں تو لو مطلب ہم لوگ کدو کو ہی لوکی بولتے
اچھا کدو کو لوکی بولتے ہیں ادھر لوکی اور کدو دوسرا دوسرا ہوتا ہے ایک ایک کدو تو ہوتا ہے گول گول کا ہوتا ہے
گول گول بھی ہوتا ہے لمبا لمبا بھی ہوتا ہے ہاں
لمبا بھی ہوتا ہے دو ٹائپ کا ہوتا ہے کدو لیکن لوکی الگ ٹائپ کا ہوتا ہے
اچھا اچھا کہیں اس کو تو نہیں بول رہے آپ جو پتلا ایسا رہتا ہے اور لمبا لمبا رہتا ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں
وہ اس کو تو کیا ہوتا بولتے ہیں ہمم پتا نہیں کیا بولتے یاد نہیں ہے
بھونا بھونا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا مطلب بولتے ہیں اس کو لیکن ہم تو لوکی ہی بولتے ہیں
اچھا نہیں ہم لوگ لوک ک کو کدو بولتے ہے تو جیسے کدو کے پکوڑے ہم لوگ بناتے ہیں اس میں تو اس کو باریک باریک سا کٹ کر لیتے پھر بیسن لینا ہو تو بیسن لے سک تو یا پھر گیہوں کے آٹے بھی لے سکتے ہو اس میں بیسن بھی ملا کے ڈال سکتے ہو اور پھر اس کا مطلب گھول بنانا ہے جیسے اس میں دھنا پتا ہری مرچ کالی مرچ لال مرچی نمک ہلدی دھنیا یہ سب ساری چیز ڈال کے ابھی چاہو تو مطلب اس میں انڈے بھی ڈال سکتا ہو
وہ سب ڈال کے اس کا گھول بنا لو گھول زیادہ پتلا مت کرنا مطلب میڈیم سج رہ چاہیے گاڑھ پہ ہاں جی جی جی
جب وہ گاڑھا پہ مطلب وہ اچھے سے مل جائے تو پھر کڑھائی میں تیل لو پھر اسے گرم کرو تھوڑے دیر کے لیے جب وہ گرم ہو جائے کدو کو جو میں نے مطلب کٹ کر کے رکھا ہے اس کا اچھے چ کایہ لے کے اور وہ گریوی میں مطلب کہ پورا اندر تک اچھے سے ہی کرو بھناؤ اور پھر اس کے بعد اس میں ڈال دو تیل میں سمجے
تیل میں پھر تیل تو زیادہ گرم کرنا ہوتا ہوگا نا فل
ہاں ہاں تیل ہاں ہاں زیادہ گرم میں مطلب کہ چاہیے تو وہ اچھا ہوتا ہے ٹائٹ ٹائٹ سا ہوتا ہے
ہوں
اچھا بھی لگتا ہے کھانے میں ہمم جیسے ہم لوگ کو مطلب کہ اس کی بھاجی بھی بنتی ہے اب اس لوکی کی بھاجی بھی بناتے ہو کیا
ہاں بھاجی بھی بنا سکتے
اس کی بھاجی آپ کیسے بناتے ہوں
ہم اس کی بھاجی سادہ بناتے ہیں جیسے کدو کو کٹ کر لیا چھوٹے چھوٹے پیس میں پھر اس کو دھو لیجے
ہوں ہوں
پھر ایک پیاز لے لیجے اس میں کٹ کر لیجے جی اور اس میں آپ وہ کوٹ کے ڈالیے کیا بولتے ہیں لہسن ادرک کوٹ کے ڈالیے تو اچھا سواد آتا ہے اس میں مطلب الگ ہی سواد آتا ہے اس میں
جی
کڑاہی لیجیے تیل گرم کر لیجیے اس میں جیرا رائی ڈال کے جب چٹک جائے پھر وہی پیاز ڈال کے بھون لیجے گولڈن براؤن ہو جائے پیاز پھر اس کے بعد آپ وہی لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اچھے سے ملا لیجیے تھوڑے دیر پکنے دیجیے پھر اس میں ایک ٹماٹر ڈال دیجیے
اچھا
سارے چیزیں وہ ہو جائے پھر ہلدی نمک ڈال کے میں ایسے ہی بناتی ہوں جیسے بتا رہی ہوں پھر پھر اس کے بعد میں کدو کٹ کیا ہوا اس میں ڈال دیتے ہیں پھر اچھے سے ملا کے تو ڈھک کے رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر پکنے دیتی ہوں دس منٹ لگتا ہے اس میں پکنے کے لیے اس کو ملائم ہوتا ہے تو دس منٹ لگتا ہے پھر پک جائے پھر اتار لیجیے اب روٹ ی کے ساتھ کھاؤ یا پراٹھے کے ساتھ کاؤ اچھا لگتا ہے پوری کے ساتھ بھی وہ کھا سکتے ہو آپ
اچھا وہ پوری کے ساتھ بھی سروے کر سکتے
ہاں ہاں ہاں پوری کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے میں اکثر کر کے وہی بناتی ہوں
ہوں جیسے ہم لوگ بھی مطلب جیسے بناتے ہیں تو اس میں چاول دال میں زیادہ مطلب کہ اچھا لگتا ہے اور جیسے روٹی میں ہم لوگ کھاتے ہیں تو اچھی لگتی ہے بھاجی بنانے میں مطلب کہ کھانے میں
ہمم
سمجھی
ہاں سمجھ گئی اب ہم بھی ٹرائی کریں گے
مطلب کہ آپ کی ریسیپی نیو ریسیپی آپ کی ضرور ٹرائی کریں گے
جی ضرور کیجیے گا میں بھی کروں گی آپ کی ریسیپی ٹرائی
جی جی اور بھی نیو رسیپی ہو تو بتانا پھر
جی ضرور نیکسٹ ٹائم
جی جی چلو ٹھیک ہے بائے
بائے
بائے